ہیلو اسلاما وعلیکم السلام
جی فرمائیے کیسی ہیں آپ
جی میں خیریت ہوں آپ سنائیے
جی میں بھی خیریت سے ہوں اور کیا کر رہی ہیں ویسے آج کل آپ
جی آج کل ہم اسکول جاتے ہیں پڑھانے بچوں کو
اچھا کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے ویسے
جی ہم نے تعلیم ابھی ہماری گریجویشن چل رہی ہے
جی
آپ بتائیے آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی
جی ابھی ہماری تعلیم ا بارہویں تک ہوئی ہے ابھی
اچھا
جی
آپ کو کوئی سمسیا نہیں ہوئی
ہ جیسے کہ
جیسے کہ تعلیم ہا ل کرنے میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں نا کہ چ ہماری سمجھ میں نہیں آ پاتی اتنی آسانی سے
جی ہاں بالکل
اور آپ کی تعلیم کیسی چل رہی ہے اب
میری تعلیم کافی اچھی چل رہی ہے
یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ کوشش کرتے رہو
ج ہاں وہی چلتی ہے بس اور کیا ہی کر سکتے ہیں کوشش کرنے کے علاوہ
ہاں کچھ نہ کچھ تو اج جب ہو ہی جائے گا
جسے آپ کو آپ کو کھانا پکانا آتا ہے
جی مجھے کھانا پکانا نہیں آتا
وہ ٹھیک ہے
جی نہیں ابھی نہیں آتا مجھے کھانا پکانا بٹ سیکھ جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے سیکھ ہی جائیں گے
ارے بتے لؤ نا
ہیلو
ہاں
آپ کہیں
ہاں جی نہیں نہیں اور سنائیے اور آپ کی امی جان کیا کر رہی ہے
جی ہماری امی جان تو اچھی ہیں آپ کی امی جان
جی ہماری اممی جان بھی کافی اچھی ہیں
اچھا اچھا اور آپ کی تعلیم کا کیا ہوا آگے کوئی تعلیم کرنی ہے یا نہیں کرنی
جی سوچا تو ہے ابھی تعلیم کرنے کا بٹ ابھی سمے نہیں مل پا رہا ہے مجھے
اچھا کیوں ایسا کیا ہو گیا
جی کچھ نہیں بس ایسے ہی تھوڑا فیملی پرابلمس چل رہی ہیں تو اس لیے ابھی تو اسٹارٹ نہیں کیا بٹ اب آگے سے اسٹارٹ کر کرنا پڑے گا
جی جی یہ تو سبھی کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا
جی ہاں ا
ہاں
بس اپنی تعلیم کو برقرار بناتے رہیے
جی ہاں بالکل
میں بھی کوشش کر رہی ہوں لیکن کبھی کبھی آلس سا آ جاتا ہے اور دھیان بھی بھٹک جاتا تا ہے
ایسا تو بہت سے ودیارتھیوں کے ساتھ ہوتا تا ہے مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ علم حاصل کرنا ای اسلام میں بہت مہتوپورن مانا گیا ہے اور اگر نیت اچھی ہو تو پڑھائی بھی عبادت بن سکتی ہے
بالکل صحیح کہا میں نے بھی یہ کہا خدا حدیث پڑی تھی اور کہ جو ویکتی گیان کی تلاش میں ن کلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ ڈھونڈ ہی دیتا ہے ا
جی ہاں بالکل ا صحیح فرمایا میں نے بھی ایک حدیث پڑھی تھی اور اس لیے ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے صرف پریکشا پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے جیون کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہمیں سچے ضرور پراپت کرنی چاہیے
جی جی ماشاء اللہ آپ نے کتنی اچھی بات کہی تم نے تمہارا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ویسے
آ میرا پڑھنے کا طریقہ ہے میں سب سے پہلے دن کا لکش طے کرتی ہوں پھر کٹھن شے پہلے پڑھتی ہوں اور آسان وش ے بعد میں بیچ بیچ میں تھوڑا آرام بھی کرتی ہوں تاکہ دماغ تھکے نہیں
یہ طریقہ اچھا ہے اکثر بنا یوجنا کے پڑن بیٹھ جاتا ہوں اس لیے سمے برباد ہو جاتا ہے میرا تو
جی ہاں یوجنا بنانا بہت ضروری ہے اگر ہم لکھ لیں کہ آج کون کون سے ادھئے پورے کرنی ہے تو پڑھائی ویوسشت رہتی ہے
تمہیں کون سا وشے سب سے اچھا لگتا ہے
ہ مجھے اتہاس اور اردو بہت پسند ہے ساتھ ہی سامانیہ گیان بھی پڑھتی ہوں کیوںکہ پرتیوگی پرریکشاؤں میں کام آتا ہے
جی جی مجھے گڑت اور سامانیہ وگیان پسند ہے شروع میں کٹھن لگتے تھے لیکن روز ابھیاس کرنے سے آسان ہو گئے
جی ہاں ابھیاس کرنے سے تو کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور کسی بھی وشے میں سفلتا کا راز لگاتار ابھیاس ہے ایک دن بہت پڑھنا ہے اور پھر کئی دنوں تک چھوڑ دینا صحیح طریقہ نہیں ہے
صحیح کہا میں نے اب روز کم سے کم چار یا پانچ گھنٹے لگا تار پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں
ہوں جی بہت اچھی بات ہے لیکن صرف گھنٹوں پر دھیان مت دو یہ یہ بھی دیکھو کہ پڑھائی کتنی سمجھ میں آ رہی ہے اور ک تنی نہیں آ رہی ہے
جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے صحیح کہا ہاں کبھی کبھی دو گھنٹ ے میں زیادہ سیکھ جاتا ہوں اور کبھی کبھی پانچ گھنٹے میں بھی کم سیکھ پاتا ہوں
ہاں اس لیے دھیان اور ایکاگرتا بہت ضروری ہے موبائل کا اپیوگ بھی سمیت رکھنا ہی چاہیے
جی جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح کہا موبائل میری سب سے بڑی پریش انی پڑھنے بیٹھتا ہوں تو بار بار نوٹیفکیشن دیکھنے لگتی ہوں
جی یہی تو پرابلم ہے اور کیا ہے میں پڑھائی کے سمے موبائل کو سائلنٹ کر کے دور رکھ دیتی ہوں اس سے دھیان نہیں بھٹکتا ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے میں پڑھائی کے سمے موبائل کو سائلینٹ میں کر نہیں پاتی یہ عادت مجھے بھی اپنانی چاہیے
ہاں ہوں اور ہر وشئے کے چھوٹے چھوٹے نوٹس بناؤ پرکشا کے سمے وہی سب سے زیادہ کام آتے ہیں
جی بالکل صحیح کہا میں نوٹس نہیں بنا پاتی لیکن اب بنانا شروع کروں گی میں
جی اچھا بتاؤ جب کوئی پرشن سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کرتی ہو
پہلے خود کوشش کرتی ہوں پھر سیکشک کو یا دوست سے پوچھ لیتی ہوں میں تو
یہی طریقہ ہے یہی صحیح طریقہ ہے سوال پوچھتے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے جو پوچھتا ہے وہی سیکھتا ہے
بالکل اسلام میں گیان پراپت کرنے کی پریرنا دیتا ہے
ہاں ہمیں دنیا دنیاوی سیکشا کے ساتھ ساتھ دین کی سیکشا بھی سیکھنی چاہیے تاکہ ہمارا چرتر اچھا بن سکے
آ ج جی جی بالکل صحیح کہا میں روز کچھ سمے قرآن خوان وا انوار پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں
بہت اچھی بات ہے اس لیے اس سے دل کو سکون بھی ملتا ہے اور اچھے ہوشار بھی آتے ہیں
جی جی صحیح کہا آپ نے پریچا کے سمے تمہیں تناؤ ہوتا ہے
ہوں ہوں ہوتا تو ہے تھوڑا بہت لیکن اور میں دعا کرتی ہوں کہ محنت پر بھروسہ رکھتی ہوں اور گھبرانے کی وجہ دہرائی کرتی ہوں
جی جی میں بھی یہی کرونگی سا گھبرانے سے کچھ نہیں ملتا
بالکل محنت اور صبر دونوں ہی ضروری ہیں
اگر کوئی پرچھا میں ا سفل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے
اگر کوئی پریچھا میں اسفل ہو جائے تو اسے نراش نہیں ہونا چاہیے غلطی ڈھونڈنی چاہیے پھر دوبارہ محنت کرنی چاہیے اسپلتا انت نہیں ہوتی
صحیح کہا کئی س سفل لوگوں نے بھی شروعات میں ا سفل دکھائی ٹھیک
ہاں اس لیے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے
تم روز کتنی دیر دوہرائی کرتی ہو
ہوں لگ بھگ ایک گھنٹہ صرف ریویژن کے لیے رکھتی ہوں اور اسے پرانی باتیں یاد رکتے رکھتی رکھتی ہوں
میں بھی اب روز ریویزن کرلیا کروں گی
ہاں الحمد اللہ اور ویسے اب کیسے چلتی ہے تمہاری پڑھائی
میں روز ایک ایک طے سمے پر پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تمہارا کیا حال ہے
ٹھیک ہے میں بھی پڑھ رہی ہوں لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اس کے باوجود یاد نہیں رہتا
ایسا ہر ودیارتھی کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے کیول پڑھنا ہی نہیں بلکہ روز دوڑائی کرنا بھی ضروری ہے
ہاں تم رویژن کیسے کرتی ہو
میں ہر شام آدھا سے ایک گھنٹہ صرف پرانانی ادھیائے دہراتی ہوں اس سے پیچھے لمبے سمے تک یاد رہتے ہیں
جی یہی طریقہ اچھا ہے میں بھی آج سے یہی اپناؤں گی ویسے تو
پڑھائی میں سب سے ضروری چیز ہے نیمت اگر روز تھوڑا تھوڑا پڑھو تو کھٹے نی ویسے بھی آسان لگنے لگتے ہیں
جی بالکل میں اکثر سوچتی ہوں کہ کل سے شروع کروں گی لیکن پھر سمے نکل جاتا ہے کیا کروں یہی تو حالت میری خراب ہو رہی ہے
جی جی سمے سب سے قیمتی ہے جو ودیارتھی سمے کی قدر کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے
جی ہاں صحیح کہا اسلام بھی اسلام بھی سمے کا صحیح اپیوگ کرنے کی ہی سچا دیتا ہے
جی جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے صحیح کہا علم حاصل کرنا بہت بڑی ممت ہے ہمیں ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے
ہاں میں پرتوگی پریکچھا کی تیاری کر رہی ہوں اس لیے سامانیہ گیان گڑت تو اور ریزننگ پر زیادہ دھیان دیتی ہوں
بہت اچھی بات ہے لیکن بھاشا اور لکھن کا ابھیاس بھی مت چھوڑنا
جی بالکل چلیے ملتے ہیں کبھی ہے نا ابھی مجھے جانے کی اجازت دیجیے ذرا کچھ کام ہے
جی جی بالکل آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی
جی مجھے بھی خدا حافظ
خدا حافظ